ہاں منی کیا ہو رہا وعلیکم السلام
کچھ نہیں بس بیٹھے بیٹھے ہاں ا پ کل سے کالج جائیں گے
آٹھ
کل سے پراپر کلاسزس ہو رہی ہیں کل سے ایک دم سن اسٹارٹ ہوں گی تو اسی لیے
اچھا اچھا چلو بڑھیا ہے پانی ختم ہو گئے اسکول میں اور ہاں اسکول گئے ہیں آج ماشاء اللہ تو خوشی خوشی چلے گیے صبح اٹھے ہاں تو ہم نے جو ہے ان کو ہم نے بھیا اٹھ اٹھوں صبح اسکول جانا ہے اگر دعا پڑھو تو خر دعا پڑھ لی کلمہ پڑھا پھرہم
ہاں جی ہاں جی ہاں اچھا چلو بڑھیا میں
ہ ہاں لیکن یہ کہنے لگے انوں نے دیکھا کہ اس کا مڈوٹ صحیح ہے ایک دم تو کہنے لگ بھیا ہم اکیلے چھوڑے ہیں تو کہیں نہیں ماں آپ بھی چلیے
اچھا مما بھی چلے تھے
ہاں ہم پھر ان کو وہاں تک پہنچا کے آئے اسکول تک لیکن مما مجھے روز روز بھیجتی ہو تم نے بھیجتے کہ آپ کو پڑھنا لکھنا آ جائے
امم
تو کہہ لیں اچھا ہم نے پیار کر لو ہمیں پھر پیار کر لیا
اچھا اچھا
ہوں تو ہم نے کابھی دو چار دن اور جیسے جانے لگے گا تو پھر ہو سکتا ہے اکیلے جانے لگے
ہاں ہاں اب تھوڑا سا ابھی شروعات ہے نا عادت ہے پلس
ہاں لیکن ہ ماشاء اللہ آج رویا نہیں ہاں
ہوں
ہم دودھ اکٹھا کر رہے ہیں کھیر بنائیں گے جب بن جائے گی تب تو ہمیں بلائیں گے ہیں آنا چاہے تو یہاں سے ٹفن میں بھر دیں گے لیتے جانا یا تو یہی کھا لینا ہم دودھ ابآل ہم سے تھوڑا تھوڑا ابال کے رکھیں گے اور پھر جو ہے
ارے پتا ہے وہ جو آپ نے یہاں پر بلایا تھا اس پہ دیکھ رہے تھے ہم نے چار پانچ چیزیں وہ کری ہم نے کل یہ آرڈر کر دیں تو دودھ آپ کے کام آ جائے گا اور باقی ارحان کے کام آ جائے گی چیز وغیرہ تو اس میں جو ہے بائیس روپئے کیا کہتے ہیں ہینڈلنگ چارج اور پندرہ روپئے ٹیکس سینتیس روپئے یہی ہو گئے تو ہم نے پھر کیا ہی نہیں
جب نئے نمبر سے کرو تو خالی جو ہے بیس بائیسو روپئے زیادہ جاتے ہیں
ہاں
اب جو ہے ہم نے منگایا تھا کل دودھ منگایا تھا دودھ جیسے چھتیس روپئے کا ہوتا ہے دس ہی روپئے کا مل گیا گھوئیاں مہنگی ہیں تو وہ بھی آدھا کلو مل گئی تھیں آدھا کلو بھنڈی آلو ایک کلو دس روپئے کے اور جو پیاز یہ سب منگایا تھا اس میں دس پندرہ روپئے میرے بھی زیادہ گئے تھے بھٹا لیکن جو ہے وہ ایڈجسٹ ہونے کے بعد بھی میرے پیسے مطلب کم ہی تھے
ہاں ہاں
تو ہم نے کہب ویسے اگر مہنگا یہ سستا ہے ایمرجنسی کے لیےصحیح ہے کبھی جو وہ چیز ضرورت ہےکچھ ہے تو نے منگا لیا یہ چز ہوں
پان وغیرہ بھی مل رہے تھے کہ جیسے آانی آئے کب پان کھے کا آڈر رہ ہے تو پان بھی
ہاں دیکھے تھے ہم نے
ہاں
آج ارہان صبح ناشتہ کر نہیں رہے تھے تو ہم نے کا کر لو بھیا تو کہنا آلو کا پراٹھا ہم نے پھر ان کے لیے ایک آلو کا پراٹھا بنایا آلو کا پراٹھا بہت پسند ہے نا ان کو
پراٹھا
آلو کا پراٹھا
اچھا اچھا آلو کا اچھا
ہوں تو یہ ا بو خیر ان کے لیے باندھ دیا ٹفن میں
ہاں
کل یہ میری طبیعت نہیں صحیح لگ رہی
ہاں
وہ جو ہے صبح اٹھیں ٹوائلٹ پشاب وشاب کرنے گے بھیا کو چھوڑنے گئے پھر اٹھے کے ک انجانے نہانے اور اس کے بعد کمبائی مڑا سو ہو گئے
ہاں ہاں
ہوں اب کتنی دیر ہو گئی سو رہے
ہاں
ھممم ہم باہر کمرے کی طرف آ گئے تھے بات کرنے لگے تھے آپس سے پھر آنٹی کا فون آ گیا اس کے اوپر توپھر وہ بات کرنے چلے گیی اور میرے میں یہ ٹاسک جو ہے کیسے پورے ہو رہے ہیں پندرہ ہو گئے تھے ٹاسک پھر بیس ہو گئے
ھمم آ وہ دھیرے دھیرے کر کے دس دس منٹ آپ کو کرنا ہوگا نا تو وہ دھیرے دھیرے کر کیے آ رہے ہوں گے ٹاسک
اچھا اچھا جو جیسے کیسی سے کم دیر بات ہوئی کچھ ہوئی تو وہ کمپلیٹ ہی ہوگا پورا ہے تبھی ہوگی
ہاں شاید نہیں نہیں مطلب یے ٹاسک دس دس منٹ بات ہو رہی ہے نا ایک جیسے ایک لوگ سے تین منٹ بات کریے تب شاید ہوگا
جیسے جو ہے پہلے پانچ ٹا سک ٹاسک آئے پھر پانچ آئے پھر پانچ آئے پندرہ ہو گئے ابھی ہمیں لگا پندرہ ہونے کے بعد شاید تین ہے ایک سو اسی منٹ ہو جائے دس دس کر کے تو وہ پھربیس ہو گئے اب پتا نہیں ہمم
ارے وہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے جیسے سب سے اتنی دیر بات ہو نہیں پا رہی نا شاید اسی وجہ سے میرے خیال سے
ہاں یے تو ہے چھ سو سات سو ایسے کچھ اس میں آتا ہے اور کبھی کبھی فون ہی نہیں اٹھتا تو جیسے چھ سو اسکور جو آتا ہے بعد میں چھ سو کچھ آتا ہے کبھی سات سو کچھ آتا ہے ایسے
اچھا
ہمم لیکن ارحان چلا گیا بالکل سناٹ ٹا لگ رہ گھر
میرا تو ابھی ایک بھی نہیں ہو پایا ہم آج شام تک کے آپ کو کال کریں گے جب تک اسٹارٹ کریں گے
اچھا
بتایے خالا جان کے یہاں تھے کوئی نہ کوئی مہمان آ جاتا تھا کچھ نہ کچھ تو اس کے انہیں نہیں ملتا تھا
ہمم آپی میں یاسر پے بنا ہوا ہے تو یا بات کرو تو کبھی ہو تو یاسر ہیں کبھی نہیں ہے کل کیا تھا تو وہ یاسر وہ فون دے کے آپی کو ٹوائلٹ میں چلا گیا اور آپی جو ہے اٹھا ہی نہیں پائی وہ لوک ہو گیا وہ اٹھا ہی نہیں ان کا بتا رہی تھی
اچھا
تو وہ پھر ایسے ہی ٹاسک بےکار ہی چلا گیا سمجھ لو
اچھا اچھا
ہمم تو اتنی بات ہوئی نہیں پائی
ہاں ہاں
آپی سے لیکن صاف کلیئر بات ہو جاتی ہے
ھمم
کل تم گئی تھی کیا ساتھ بجے زوبیا بیٹھی ہیں
کہاں ہاں وہاں زوبیا گئی تھی ساتھ میں
تو زوبیا ٹھیک ٹھاک ہے
ہمم زوبیا تو ٹھیک ٹھاک ہے
والے انجیکشن سے ہمیں تو بھیا بہت ڈر لگتا ہے یہ کبھی کبھی کہتے ہیں بلی کا بچہ آ پی ماں کتنے پالے ہیں بلی کا بچہ یہاں پالے لیکن ہمیں بہت ڈر لگتا ہے برھان چھوٹے سے ہیں انفیکشن کا بچوں کو ڈر لگتا ہے نہیں ہم لوگ جیسے دھیان رکھیں گے کہیں پکڑنے اکڑنے لگے ہاتھ واتھ میں چوٹ وٹ لگ جائے کچھ پنجہ لگ جائے
وہی ابھی یہ چھوٹا بھی ہے اس کو زدہ عقل بھی نہیں ہے اب
ہاں یہی ڈرا ہم نے کام نہیں پالیں گے پھر بہت ذمہ داری ہوتی ہے
ہ پتا کہیں کہیں جاؤ تب پر بھی دھیان لگا ہوا جو نہیں پالے ہم تو اس کو یہی صلاح دیں گے کہ نہ پالے ہیں
اور بتائیں جب پال لو پھر اتنی محبت ہو جاتی کہ ہٹائے بھی نہیں جاتے بیمار بیمار ہو جاتے ہے تو دکھ بھی بہت ہوتا ہے اب آپ کی ماں دیکھو پالے اب لوگ سوچے ہٹا دے تو اب بچپن سے ایک دم پالو تو وہ تو ہم نے کہ ہم پاالیں گے نہیں جو محبت ہو
وہی چیز اس تھا پھر پتہ ہے ایک ذمہ داری بن جاتی کہ آپ کو جانا ہے تو کھانا دینا ہے کیسے کیا ہوگا کہیں رات میں اگر نکل گئے کہیں تو بلانا ہے گھر کی کہیں مطلب کہیں چلے نہ کہیں ہو اور پھر آپ کے آس پاس تو گھر بھی نہیں ہے کوئی تو بہت دور
ہاں میرے گھر کے جو پاس والا گھر ہے وہاں سامنے ان کے وہاں ایک بلا پلا ہے وہ ویسے ہی ہے میکس کے جیسا ہاں لیکن اس کا جو رنگ ویسا ہے جیسے سفید میں ہلکا سا لالی پن ہے تو وہ جیسے لگتا ہے گندی اس کا کلر ایسا ہے ہم نے دھیان سے دیکھا کہ بہت گندا لگ رہا ہے دھیان سے دیکھا ہم نے کرے کہی جو سفید نہیں ہے سفید میں لالی پن ہیں اس کے تو وہ جو ہے جیسے لگ رہا کہ میلا میلا بالکل
ہاں وہ کچھ جیسے مٹ ملا سا ہی کلر ہی ہوگا رنگ ہی ہوگا اس کا
تو وہ جو ہے اور مونی جان کی وہاں جو بلا ہے وہ ویسا ہے ہلکا سا لال بھی ہے اس پہ تو وہ کلر پتہ چلتا ہے کہ سفید لالی لیکن ان کے وہاں بہت ہلکی سی لالی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے گندا گندا
ہاں
ہم کپڑے بھی دھو رہے ہیں تم سے بات بھی کر رہے ہیں
اچھا
ہمم تم الگ ہو کیا کہی
ہم یہاں اب آنگن میں بیٹھے ہیں
اچھا تبھی سے اچھی آپا کہاں
امی اب باہر بیٹھی ہیں
اچھا اچھا تو ان کو پتا نہیں تبھی فون کر رہے ہیں
اچھا اچھا
ہمم میری تم سے جو ہے بات ہو رہی ٹینکی میں پانی بھی ختم ہوگا تو ہم نے تو پانی بھی بھر لیں
اور نانی پھر نہیں آئی
کیا ہوگیا
نانی پھر سے نہیں آئی
نہیں اب کہاں ہیں
اب تو کام لگنے والا ہوگا
ہاں تبھی سے اور پھر جو ہے سب سمیٹنا بنانا بھی ان کو ہے نا اچھا خاصا تبھی سے جو ہے
اب ان لوگوں کی طبیعت خراب ہے
ہاں ماما کا پھر دل بھی نہیں لگے گا نا اتنا
ہاں
اور ہاں لیکن اس بار بہت وہ کر رہے تھے کہ میری نانا چلی گئی مما میری نانا چلی گئی ہم نے کہا تم جو ہے جب وہ آ تم سے کہتی ہیں جائیں تو تم کہتے تو جا تو کیا میں مذاق لکر رہا تھا میں الو بنا رہا تھا
اچھا ہاں
ہمم کل ہم نے کہا میرا فون بہت خراب ہو گیا ایک فون ہمیں دلا دے گا کہ ما میں بڑا ہوں گا میں دلا دوں گا ہم بھیا تم ایسی باتیں نہ کیا کرو چپے رہا کرو
ہاں
بہت بولتا ہے ماشاء اللہ
ہوں ماشاء اللہ باتیں خوب کرتے ہیں
دفہ تبی تم کو بہت چاہتا بہت زیادہ ا وہ موبائل موبائل مل جاتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر اور جو ہے مطلب پیزا وزا بھی منگا دیا
ہاں
اور ہم سے وہ اسلام بھائی کو کہے گا کہ جو ہے پوچھو کس کا فون آیا تو کہے گا ہافظ جی کا اور پھر خوب کس کہ ج گا کہ دیکھو بےقوف بنا رہے ہیں اسلام وہی سے تفری کرتا ہے
ہاں ہاں
ہاں
اور کہے کی ممما اسلام بھائی سے بات کراؤ
اسلام بھائی سے بات کراو اور پھر بھی لوگ وہ کہیں گے کہ کیا نام ہے ہم پوچھیں گے کون بول رہنا ہے کس کا فن تو کہے گا حافظ جی کا جیسے اچھی آپا کو نہیں پہلے آپ آپ کا کہنے لگا تھا
ہاں ہاں
اور اس کے بعد جو ہے یہ کہے گا اور اس پھر ہنسے گا ہم نے کہا بھائی دیکھیے سہ کہ بتا رہا ہے آپ کو کہ حافظ جی کا ہے اور پھر ہنس رہا
ہاں پاپا کو بھی اس سے بات کرنے میں بڑا مزہ آتی ہے
ہاں آج ہم سوچ رہے تھے اسکول سے آ جائیں گے تب بھی فون کریں گے بھائی کے پاس ٹپر ٹپر ماشاء اللہ جو ہے بولا کرتا ہے نا اور وہ شائستہ پہ کار ایپ نہیں ڈاؤن لوڈ ہو رہا
ارے ان کے میں جو ہے امیزہ ہے کیا کہتے امیزا نے کہ امیسا نے ا وہ پلے اسٹور ا اڑا دیا ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی اور ایپ ہے اس سے کیا ہو رہا آ ہی نہیں رہ ہے اور اس اور ایک غلطی اور انہوں نے کری کہ جو جیسے ا فارم فل کرنے والا تھا تو اس میں انہوں نے یہ غلط کیا کہ کتنا مطلب دکھانا تھا وہ نہیں دکھایا کہ جیسے مان لیجیے اردو لکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں بول لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو اس میں انہوں نے صرف انہوں نے صرف کسی ایک پہ کیا تھا
اچھا
ہوں تو کہہ رہے تھے کہ فون فارمیٹ کرائیں گے تو شاید آ جائ
ہوں ام ہو سکتا چلو اچھا ٹھیک ہے تمہاری امی سے بات کر لیں پھر
کیا ہوا
ہم کہہرے ٹیک ہے داکھ رہا پھر سے بات کر لیں تمہاری اللہ حافظ